السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ کیا حال ہے
میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں آج صبح جب میں اسکول کے لیے نکلا تو بہت ٹھنڈ تھی اس لیے میں سردی کے موسم کے بارے میں سوچنے لگا
جی ہاں بالکل آج کل واقعی سردی کا موسم اپنے عروج پر ہے صبح اٹھنا بھی کتنا مشکل لگتا ہے
سچ کہا تم نے سردیوں میں کمبل سے باہر نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا
ہاں اور جب الارم بجتا ہے تو دل کرتا ہے تھوڑی دیر اور سو جائے
لیکن اسکول اور ذمہ داریاں ہمیں اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہیں
جی بالکل ویسے مجھے سردی کا موسم کافی پسند ہے
مجھے بھی ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہوتی لیکن سردیوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
تمہیں سردی کا موسم کیوں پسند ہے
سب سے پہلے مجھے ٹھنڈی اور تازہ ہوا پسند ہے گرمیوں کی طرح پسینے اور گرمی کی شدت نہیں ہٹتی
یہ بات بالکل ٹھیک ہے سردیوں میں موسم بہت خوشگوار لگتا ہے ہے نا
اور مجھے سردیوں کے کپڑے بھی بہت پسند ہیں
مجھے بھی رنگ برنگی سویٹر جیکٹس شالس اور ما فلورس بحہت خحوبصورت لگت ح
جب لوگ گرم کپرے پہنتے ہیں تو ہر طرف ایک الگ ہی منظر نظر آتا ہے
بالکل سردیوں کی صبح اور شام دونوں ہی اپنی الگ دلکشی رکھتی ہے
مجھے صبح صبح ڈھونڈ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے
ہاں بالکل جب ہر طرف ہلکی ہلکی دھندھ چاہیے ہوتی ہے تو منظر بہت دلکش لگتا ہے
کبھی کبھی تو دور کی چیزیں نظر بھی آ نہیں آتی
جی بالکل اس لیے سردیوں میں ڈرائیورس تو ڈرائیورس کو بھی احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے
سردیوں میں دھوپ کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے
جی ہاں گرمیوں میں لوگ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سردیوں میں سب دھوپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں
مجھے تو سردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا بہت ہی پسند
مجھے بھی دھوپ کی گرمی اور ٹھنڈی ہوا کا ایک ساتھ احساس بہت کوون دیتا ہے
سردیوں میں چائے اور قہوہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے
جی بالکل گرم گرم چائے پینے کا مزہ سردیوں میں ہی آتا ہے
ہمارے گھر میں سردیوں میں اکثر قہوہ بنایا جاتا ہے
واہ کہوہ تو واقعی بہت لذیذ ہوتا ہے خاص طور پر ٹھنڈ کے موسم میں
سردیوں میں ویسے میٹ کھانے میں بہت مزہ لگتا ہے
بالکل گرم گرم سوپ پکوڑے اور مختلف کھانے سردیوں کا مزہ بڑا دیتا ہے
مجھے تو مکائی کی روٹی اور ساگ بھی اور میٹ بھی اور گوشت بھی بہت پسند ہے
مجھے بھی سردیوں کے موسم میں یہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے
اس موسم میں پھلوں کی بھی بہت ویرائٹی ہوتی ہے
ہاں مالٹا سترہ کینو انار اور امرود سردیوں کے مشہور پھل ہیں
مجھے انار اور امرود بہت پسند ہے
اور مجھے سنترہ اور کینو پسند ہے
سردیوں کا موسم صحت کے لیے بھی اچھا مانا جاتا ہے
جی ہاں اس موسميں بھوک بھی اچھی لگتیى ہے اور لوگ زیادہ طاقت ور محسوس کرتے ہیں
لیکن آپ کو پتہ ہے سردیوں کے کچھ نقصانات بھی ہیں
جی بالکل ہر موسم کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں
سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سردیوں میں بیماریاں زیادہ پھیلتی ہے
ہاں نزلہ زکام کھانسی اور بخار عام ہو جاتے ہیں
اس لیے سردیوں میں سوپ پینا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے
جی بالکل گرم کپڑے پہننے چاہیے اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے
میں جب بھی بنا بنا سویٹر کے باہر نکلتا ہوں نا تو میری ماں فورا ڈانٹ دیتی ہے
ہاں ہا ہاں
ویسے وہ ٹھیک ہی کہتی ہے
بالکل والدین ہماری صحت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں
سردیوں میں راتیں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں
جی ہاں جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے اور لوگ گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں
ویسے مجھے لمبی راتوں میں مطالعہ کرنا اچھا لگتا ہے
سردیوں کا پرسکون ماحول پڑھائی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے
کئی اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ سردیوں میں پڑھائی زیادہ اچھی ہوتی ہے
ہاں کیونکہ گرمی اور پسینے کی وجہ سے توجہ متاثر نہیں ہوتی
لیکن صبح اٹھ کر اسکول جانا مشکل ضرور لگتا ہے
یہ بات میں بھی تعلیم کرتی ہوں تسلیم کرتی ہوں
سردیوں میں لوگ آگ کے قریب بیٹھنا بھی پسند کرتے
جی بالکل گرم رہنے کے لیے لوگ ہیٹر یا انگیٹھی کا استعمال کرتے ہیں
لیکن ان کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے
جی ہاں غلط استعمال سے حادثات بھی ہو سکتے ہیں
سردیوں میں غریب لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی ہاں یہ بات افسوس کی بات ہے جن لوگوں کے پاس گرم کپ اور مناسب رہائش نہیں ہوتی ان کے لیے سردی بہت سخت ہو سکتی ہے
اس لیے ہمیں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے
جی ہاں بالکل اگر ہم اپنے پرانے گرم کپڑے انہیں دے دیں تو ان کی مشکل کم ہو سکتی ہے
صدقہ اور خیرات بھی اس موسم میں بہت اہمیت رکھتا ہے
جی ہاں دوسروں کی مدد کرنا بہت ثواب کا کام ہے
سردیوں میں جانور اور پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں
بالکل انہیں بھی کھانے اور پناہ کی ضرورت ہوتی ہے
میں بھی اکثر سردیوں میں پرندوں کے لیے دانہ رکھتا ہوں
یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے
سردیوں میں برف باری بھی بہت خوبصورت لگتی ہے
ہاں جب پہاڑوں اور درختوں پر برف گرتی ہے تو منظر جنت جیسی لگتی ہے
بچے برف میں کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں پھر
بالکل سنو مین بنانے اور برف کے گولے فینک نا بہت مزیدار ہوتا ہے
لیکن زیادہ دیر تک برف میں رہنا صحت کے لیے ٹھیک تو نہیں
جی ہاں اس لیے گرم کپڑے پہننا ضروری ہوتا ہے
مجھے سردیوں کی شام بھی ویسے بہت پسند ہے
مجھے بھی جب پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے
سردیوں میں فیملی گیٹرنگس کا مزہ بھی زیادہ ہوتا ہے
بالکل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہے اور خوشگوار لمحات شئر کرتے
مجھے لگتا ہے کہ سردیاں انسان کو قدرت کی خوبصورتی کا احساس دلاتی
ہاں دند دھوپ برف اور ٹھنڈی ہوا مل کر ایک دلکش منظر پیدا کرتی ہے
لیکن سردیوں میں سستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے
بالکل اس لیے ایکسرسائز اور واک کرنا ضروری ہوتا ہے
جی ایکسرسائز اور واک کرنا بھی ضروری ہے لیکن میرے خیال سے سردیوں میں گوشت کھانا بہت اچھا ہے
یہ بہت اچھی عادت ہے
آج کے لیے اتنا کافی
جی ہاں بالکل
اللہ حافظ